میم وہ
ہاں کلیر ہے اور بتائیے کیا چل رہا ہے
سب بڑھیا میم میں آپ کو وہ جو گروپ والا بتا رہا تھا نا میم میں یہ بتا رہ تھا کہ گروپ میں میں ایسا نہیں ہر کسی کو میسج ہی کر رہا تھا جن کے ریپلائی یار تھے ایک تو میم کیا بار بار میسج آتا ہے تو اس سے پتا چل گیا کہ یہ سینئر ہے دوسرا ہم لوگوں کا گروپ جن کے پتھرو میں لگا تھا تو میں میں نے دیکھا کہ جو ریپلائی دے رہے ہیں نا ان لوگوں سے پھر میں نے کہا اس میں ہندو کون ہے ان کو اسم کیونکہ تھوڑا سا لیڈیز والا بھی معاملہ تھا میں نے کہا وہ بتا دیں گے تو زیادہ بیٹر رہے گا
ہوں
تو اسی لیے میم میں نے کہا کہ پوچھ اوچھ کے پھر کرواتا ہوں اور موبائل نمبر ہی تو صرف ڈالنا ہے انتظار کریں گے جیسی ٹاسک آ جائے گا اپنا کرتی رہیں گی بات
ہاں فیمیل فیمیل کے سھ کر لے کبھی اس کو کر لے کب پانچ کال میرے سھ کر لیا پانچ کسی اور کے ساتھ کر لیا پھر پانچ میرے سات پھر پانچ کسی اور کے سھ اس اس طریقے سے مطلب چار پانچ لڑکے ہیں تو ایک دوسرے سے کر لے آرام سے کوئی دقت نہیں بٹ ایک ہی ایک پرسن کو بھی زیادہ کال نہیں پانچ سے زیادہ کال ایک پرسن کو نہیں ہونی چاہیے ورنہ آئی ڈی بلاک ہونے کے چانسز
ہوں ہوں ہوں ہوں میم ابھی پروابلم ہی یہی ہو رہی تھی کیونکہ میں تو صرف ایک ب پرسن کو جانتا تھا جس کی وجہ سے لگا تھا
ہوں
اس کی ان کے زیادہ تر کال یا تو میں ریسیور بن رہا تھا یا وہ ان کو کال کر رہا تھا اس کے بعد میرا کال ہی نہیں لگا تھا ت ٹائمنگ م ای شو ہو گیا اس کے بعد پھر میں نے میم کو بتایا میں نے کہا میم اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں آتا اور میں بہت دور رہتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں ان کو ایک دم پاس رہتا ہوں یا ان کی کسی جان پہچان کاا ہوں میں نے لم ہے اس کی وجہ سے اس سوچے پانچ کوال نہیں ہو پا رہی ہے اگر چار دن میں تو کل کو اگر تیس کوال یا زیادہ کوال آ جیں گی تو پھر میں کیسے کروں گا آج تو پھر پھر میم نے ہی سب کا نام لیا آپ کا والی میم کا باقی ادر لوگوں کا کہ بھائی یہ یہ ہیں اگر گرلس کو کرنا ہے تو گرلس کے لیے بھی ہی الگ رہے گا جینٹس کے لیے بھی ہیں باقی یہ آپ کا نام بتا ہے کہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ سے بات کرنے میں کمفرٹیبل ہو یہ کر لیں گے آپ تھوڑا سا ل کےے سے بات کر لینا ولیک میم میں جب جانتا ہے نی تو سلیقے سے ہی بات کروں گا اچھا راجستھان میں میم زیادہ تر جب دکان کو بڑھاتے ہیں تو اس کو منگل ہی کہتے ہیں
ہاں جب ہاں جب شام کو ایوننگ میں ہم کلوز کرتے ہیں نا تو پھر اس کو منگل کہتے ہیں
ہ ہ وہ میں تھوڑا اس لیے ریلیٹ کر پایا کیونکہ ایک میں ویڈیو ٹائپ کا ہی دیکھتا ہوں انسٹاگرام پہ کوئی ہے پرسن وہ ہے راجستھان کی تو وہ چائنا میں جا کے انہوں نے اپنا ریسٹورینٹ کھولا ہے
ہاں
وہ ہر دن کی اپنی ویڈیو ڈالتے رہتے کہ بھائی آج اتنا کام ہو گیا یہ میں ابھی اتنے بجے سے اتنے بجے تک جا رہا ہوں وہ بتاتے ہیں کہ دکان مطلب میں نے منگل کر دی اور آج اتنا ورق تھا حالانکہ میں بھی راستھان آیا ہوں ہر جگہ نہیں آیا راستھان میں میں میم راوت بھاٹا جانتی ہوں گی آپ
ہاں
تو وہاں پر پاور اٹورنی ہے اس کے جو مینیجر ہیں وہ میرے سگے جی جا ہی ہیں میم
اچھا
تو راوت بھاٹا میں پورا گھوم چکا ہوں اور وہ مہارانا پرتاپ کا جو وہ تھوڑا سا بنا نہیں ہے مورتی ٹائپ کا
ہوں
وہاں پر بھی گیا ہوں میں تو کوٹا اور یہ رات بھاٹا تو میں آتا رہتا ہوں کیونکہ دیدی وہیں پر ہی ہماری میرڈ ہے
اچھا نہیں ہمارا تو ادھر مطلب اجمیر آپ آؤ گے نا تو اجمیر سے ایک گھنٹے کی دوری پہ ہے ہمارا سٹی
اوکے اوکے اوکے باقی ویسے تو میں میں دللی ہی رہتا ہوں تو ابھی ورک کے لیے ادھر آیا ہوں پریم نگر دلی میں کرول بازار جانتے ہی ہوں گے م وہیں ہے اپنا رائش پورا ادری ہے یہاں پر بس وہی ہے تھوڑا اسی ٹائپ کا تھا تو میں آ گیا م
ہاں فیملی ساتھ میں آپ کی آپ سنگل رہتے ہو
فیملی ساتھ ہے میم اب اسی باہے ٹور بھی ہو جاتا ہے جیسے کہیں باہر جانا ہے تو ٹور بھی ہو جائے گا تھوڑا گھوم گھام کے بھی آگے پھر گھر پہ آ کے پھر اپ نا کام کرنے لگ گیا ہے میں تھوڑا اس میں تھوڑا اس لیے بھی کر رہا تھا اس لیے میرے دوست چائلڈ پیدا ہوئے تھے جڑوا تو ان کو کچھ پرابلم ہو گئی تھی تو سیلری کا کے بعد سے ہی مطلب تھوڑا سا یہ ہے کہ ایکسٹرا انکم کی بہت ضرورت پڑتی ہے کیونکہ قسط ہی بہت زیادہ جاتی ہے بیالیس ہزار کی تو قسط بھر لا ہوں میںا میں
کس کے مکان کی
نہیں نہیں وہ بچوں کا کچھ آپریشن واپریشن ہوا تھا
اچھا بہت زیادہ بیالیس ہزار مینج کرنے میں بھی
سیلری کے بعد پھر وہ اب وہ آپ کو پتا ہی ہے جب پروابلم ہوتی ہے تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ کتنا بھی اماؤنٹ لگے کچھ بھی ہو
ہاں فیملی کے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں ہم فیملی میں کوئی ایشو ہو تو پھر کرنا ہی پڑتا ہے
اور جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ ہاں بھائی کیسے ہوا کیا ہوا
ہاں وہ تو دیکھو ایسا ہی چلتا ہے سب کو اپنی پرابلم سمجھ میں آ دوسروں کی سمجھنے لگ گئے تھ تو دنیا کا آتا دکھ کا موج
ہمم نہیں کسی اور کو تو چھوڑو میم گھربار میں بھی یہی ہوتا ہے نا ابھی جیسے جو میں ابھی بھر رہا ہوں میرا چالیس لاکھ روپئے لگے تھے تھے میم دونوں کی آنکھوں میں پرابلم تھی تو بیس لاکھ کا تو ایک مکان ہم نے بیچ دیا کا جو ہے وہ مطلب تین مہینے کی تین سال کی قسط بنوائی ہے تو اس کا جاتا ہے میم ہو گیا ہے یہاں کے ٹھیک ہے وہ سب سترہ سال تک تھوڑا سا انہوں نے بتایا ہے کہ نارمل بچوں کی طرح تو نہی سںیکھ سکتے ان لیے منع کر دیا ہے پلس یہ بول رہا ہے میم کہ دھوپ دھوپ تو یہ کبھی دیکھ ہی نہیں سکتے تو جب سے پیدا ہوئے ہم دھوپ میں لے کے نہیں جاتے میم مطلب آج تھرڈ ایئر ہوگا بالکل بالکل بھی ہم لوگ باہر لے کے جاتے ہی نہیں ہے
تو
میم سترہ سال تک بولا ہی یہ دقت ہے اور اس کے بعد بھی بڑے ہونے کے بعد بھی یہ جیسے ڈی جے کی جو لائٹ ہوتی ہے اس میں بہت ساری لائٹیں ہوتی ہیں ایک ساتھ وہ نہیں دیکھ سکتے ڈائریکٹ سورج کو دیکھ سکتے ہیں ان کو بلیک چشمہ ہر وقت لگانا پڑے گا باقی بولا ڈاکٹر نے باقی سب صحیح ہے باقی کوئی دقت نہیں ہے بس یہ دو چیزوں سے ان کو ہر وقت مطلب برتنا پڑے گا
تو دپوپ پ تو رہے گا ہی
نہیں تو وہ میم آج کل آج کل یہاں پر کیا ہے دلی میں اور یہاں پر اپنے ہلدوانی میں بھی مطلب اتر کنڈ میں بھی ہے ان کو اسپیشل چائلڈ بولا جاتا ہے تو اسپیشل چائلڈ کے تھرو اگر آپ ایڈمیشن کرائیں گے تو آپ اب اس میں ڈیمانڈ رکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے ان کو اسکول میں پہل بتا دیا ہے کہ یہ بچے سب کچھ کر سکتے ہیں بس یہ کوئی بھی باہر کی ایکٹیوٹی نہیں کریں گے مطلب باہر جا کے کھیلیں گے نہیں دھوپ میں جانا ہی ان کا ماننا ہے تو وہ کوورٹ آپ لا کے دے دو گے تو میم آج کل پرائیویٹ میں تو نہیں ہو پاتا لیکن سرکاری میں میم پورا ہی وہ مان جاتے ہیں تھوڑا سا تو ہے کہ جب سے کیجریوال کی گورنمنٹ آئی دللی میں اتنا تو ہے میم کہ پڑھائی بہت صحیح ہے
ہاں بس تھوڑا کھ تو امپرومنٹ ہوا
نہیں جس اس میم میں پہلے یو پی سے جب میں ادھر آیا تھا تو ہمارے ادھر کوئی بھی مطلب اسکولول صح نہیں تھا یو پی میں اور آ کو پتا ت یہ ہے کہ ادھر جات پات بہت زیادہ ہوتا ہے ہندوؤں میں بھی جات پات بہت زیادہ ہے ادھر
ہوتا ہے سب جگہ ہی ہے ایک ایک جگہ کا نہیں ہے آپ کہیں بھی چلے جاؤ دنیا کے کسی بھی کونے میں یہ چلتا ہے
ہاں تو باقی ویسے تو میم نیم کا تھانہ بھی گھوم کے آ چکا ہوں گا یہ راستھان میں وہاں پر ایک مندر تھا وہاں وہیں فسٹ ٹائم مجھے جات پات کا زیادہ پتا چلا
ہاں ہمار یااں بہچ وچو تو یہ راستھان میں سب سے بڑی پروابلم یہی ہے لوگ کا
ایکچولی جب میں گیا تھا تو میم جیسے مان لیجیے آپ ہیں آپ کے ہسبینڈ ہو گئے اب ما لیجا آپ کے ہسبینڈ کو میں جانتا ہوں وہ میرے دوست ہیں ہم دو چار لوگوں کو گھمانے کے لیے لے کہ گئے تو جس مندر سے کتنے طرف سے ہم جار ہیں وہاں پر س اٹھارہ سال کا لڑکا ہوگا انہوں ان نے مانو کہ نہیں پینٹ پہن رکھا تھا تھوڑا فٹا فٹا ٹائپ کا جو دوست ہیں میرے انہوں نے بھرے سماج میں اس آدمی کا سمجھ لیجیے پینٹ سرو ہی دیا یہ تو پہن کے نہیں جا سکتا اور اس کے بعد اس کو نیا کپڑا ایک دم صحی سے جیسے ہوتا نا ہمارا ماں باپ کہتے ہیں کہ پورک ایک دم سمپل کپڑا ہونا چاہیے حالکہ اس نے لا کے دیا ج لیکن میں وہ دیکھ کے ہل گیا کہ مطلب آپ اپنی چوائئس کو کا پہن ہی نہیں سکتے
ہاں وہ ابھی تو اور تھوڑا کم ہوگیا گیا ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں پر ابھی اتنا نہیں ہے بٹ کچھ علاقوں میں ہے جیسے گاؤں میں گونگھٹ پرتا ہوگی فیمیل کو کام کرنے سے روکنا یہ ساری چیزیں ہوتی ہے
تو وہی میں وہ دیکھ کے میں ہل گیا تھا بتائیے وہ ایسا تھا کہ اگر اس کو کوئی مطلب سائز میں ہیلتھ میں ایسے تھے میرا دوست کہ اگر وہ ایک مب مطلب صحیح سے لافہ بھی اگر مار دیتے ہیں نا تھپڑ بھی مطلب وہ لڑکا ب ہووش ہو جاتا لیکن اس کے بعد بھی اس کا اتنا رتبا تھا سوچ ل تو وہی انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ اونچی کاسٹ کے ہیں پھر وہ مندر میں میں جان لگ گیا تو مندر میں پتا چلا کہ بھائی وہ جانے سے پہلی مجھ سے اپنی لینگویج میں پوچھنے لگ گئے کہ بھائیت ہاری جات کیسے
ہاں
پھر میں وہی پوچنے لگے میں میں نے کبھی پوچا ہی نہیں تھا گھر والوں سے کیونکہ ہم لوگ سرنےم ارنےم یہاں دلی میں کے لوگ بہت کم لگاتے ہیں جن کے پراپر گھر والے اگر دلی میں میرے دادا پر دادا کبھی رہتے تھے پھر اس کے بعد ہمیں بس پتا ہے کہ ہم یو پی سے ہے کوئی سادی بیاہ ہے تو مان لیجے ہم چلے گئے چلے گئے نہیں تو زیادہ تر جلدی میں ہی رہتے ہیں اب اگر کسی پرسن کو کو یہ پوچھو گے تو پھر وہی ہم نے ہمارے جو پنڈت جی ہیں ان سے پوچھا بتایا ان کو مطلب اس کے بعد سوچو جاننے دیا اور اس میں بھی دو ہمارے دوست تھے ایک تو مینا تھے ایک کوئی اور تھا ان کو تو جانا ہی نہیں دیا
اچھا
اب آپ یہ سوچ رہی ہے میں سمجھ گیا نے کہ بھائی وہ فرسٹ ٹائم تھا میرے لیے
ہ چلیے ٹھیک ہے ہاں اوکے
بم